ہاں
السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ کیسی ہو
ایک دم بڑھیا آپ کیس لی ہو
بس میں بھی ٹھیک پ اور سناؤ
ہ دعب کی
ہاں
میرے ملاپ کی دعا
اچھا وہ تو ہمیشہ ہے
اس کے لیے تھینک یو
اور بولا
اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں ایک بات تم کس چیز کے لیے مطلب یاد کیا جانا چاہتے ہو
میں کس چیز کے لے
دیکھو میں سوال یہ ہے کہ انسان کو زندہ رکھتا ہے میں نے سوال پوچھا آپ سے
کیا پوچھا؟
ایک سوال پوچھو
ہاں پوچھو
آپ اتنی لمبی زندگی جی چکی ہیں اتنا سب دیکھا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کس چیز کے لیے یاد کی جانی چاہیے تو آپ کیا کہیں گی
جب میں جوان تھی
ہوں
میں کہتی تھی کہ میں اپنی ویرتا کے لیے یاد کیا جانا چاہتی ہوں جب مدیا عمر میں تھا میں کہتی تھی اپنی پرتیجا کے لیے اور آج
آانج
آج میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے یاد بھی نہ رکھیں اگر ان انہیں میری باتوں سے کچھ سیکھ لیا ہو
یہ کیسے
دیکھو ایک پیڑ جب پھل دیتا ہے تو لوگ پھل کاٹتے ہیں بہت کم لوگ اس پیڑ کا نام یاد رکھتے ہیں لیکن پھل کی مٹھاس ان کے ساتھ رہتی ہے نام سے زیادہ اثر معنی رکھتا ہے
ہ ب لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا نام زندہ رہے
ہاں کیونکہ ہم موت سے ڈرتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اگر لوگ ہمیں یاد رکھیں گے تو ہم پوری طرح سے ختم نہیں ہوں گے
اورر کہ غلط ہے
نہیں بالکل نہیں لیکن یہ ادھورا ہے
کیسے
مان لو دو لوگ ہیں ایک نے اپنا نام عمارتوں پر لکھوا دیا دوسرے نے لوگوں کے دلوں میں ہمت بر دی سو سال بعد عمارت گر سکتی ہے لیکن ہمت کسی اور کے ذریعے آگے بڑھ سکتی ہے
ہ اچھا ٹھیک تو آپ کہتی ہیں کہ یادگار نام نہیں پربھا ہونا چاہیے
بالکل
میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میری زندگی کا مطلب کیا ہے میں کوئی راجا نہیں ہوں کوئی مہارانیانی نہیں ہوں کوئی مہان انسان نہیں ہوں شاید دنیا مجھے بھول جائے گی
دنیا تو راجاؤوں کو بھی بھول جاتی ہے
پھر کیا بچتا ہے یار
سوال یہ نہیں ہے کہ دنیا تمہیں یاد رکھے گی یا نہیں سوال یہ ہے کہ تم نے کسی کی زندگی میں روشنی بڑھا یا اندھیرا
اتنا سمپل
سچائی اکثر سمپل ہوتی ہے مشکل ہمارا اہنکار بنا دیتا ہے
لیکن لوگ تو اچیومنٹس دیکھتے ہیں
اچیومنٹ ضروری ہے لیکن سوچو تمہارے جنازے میں لوگ کیا کہیں گے اس کے پاس بہت پیسہ تھا یا اس کے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا
شاید دوسری بات
کیونکہ انسان کو چیزیں نہیں احساس یاد رہتے
کچھ پل دو چپ رہے ہیں بسم جی کیا آپ کو ہوتا ہے
بہت
ے
ہاں
بات
کئی بار میں نے صحیح چیز دیکھی لیکن سمے پر اس کے لئے آواز نہیں اٹھائی کئی بار وفاداری اور نائ کے بیچ کھڑا رہا
تو کیا انسان کو وہ اس کی غلطی یاد رہی ہے کہ جن
آپ ہ ہ وہ
آپ کی آواز ہے جی
بات س تو
ہیلو
ج ب
ہیلو
آا مت ہ ہ ج جی ٹھیک ہے
ہلو
ہوں ہ ہ
اگر ہم صرف گن یاد رکھیں گے تو کہانی ادھوری ہوگی اور اگر صرف بلتی یاد رکھیں گے تو انسان ادھورا ہوگا مطلب ایک انسان کو پوری کہانی کے ساتھ سمجھانا چاہیے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم سب کچھ پرو کرنے میں الگے رہتے ہیں
ہ
دنیا کو اپنے ماں باپ کو دوستوں کو اور خود کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اور اسی میں زندگی نکل جاتی ہے
ہ ہ ہ ہ
ایک دن خود سے پوچھنا چاہیے اگر کوئی مجھے تعریف کر دیے تب بھی کیا میں یہ کام کروں گی اور اگر جواب دیا ہاں تو شاید تمہارا سچا راستہ ہے میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے ایک اچھیے انسان کے روپ میں یاد کرے اچھا انسان ہونا کیا ہوتا ہے جو جوٹ نہ بولے جو مدد کرے جو کسی کا دل نہ دکھائے اچھی صورت ہے لیکن اور کوئی چیز جوڑو جور کے ساتھ کھڑا ہو چاہے اس کی قیمت چکانی پڑے یہ مشکل ہے
تو تو م د وائ ہلو ہاں تو وہ ابائی وہاںاں سے
اچھا
اس لیئے تھوڑا سا
کوئی بات نہیں اگر آج آپ کی زندگی کی آخر دیکھو تو کیا آ آپ لوگ آ کی برائی بارے میں کہیں
کیا کہ رہے ہیں؟
اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو تو آپ کیا چاہیں گے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں آپ یہی چاہو گے کہ وہ کہیں اس نے ہر جواب میںیا لیکن ہمیں صحیح سوابنا سکھا دیا
تو پتا ہی نہیں ہے میں کہاں ہوں
ہوں
ہاں ہاں ہاں ہاں میں چاہوں گی کہ وہ کہے اس نے ہر جواب نہیں دیا لیکن ہمیں صحی سوال پوچھنا سکھا دیا
یہ بہت خوبصورت بات ہے
قتم
میں چاہوں گی کہ لوگ ان سے لوگوں کو فیصلہ کیا جیا کہ وہ اکیلی نہیں تھی
ہ اگر تم یہ کر پائے تو تمہارا نام یاد رہے یا نہ رہے تمہاری زندگی سفل ہوگی
ہاں تو آخر میں انسان کو کس چیز کے لیے یاد کیا جانا چاہیے
نہ دن کے لیے نہ شکتی کے لیے نہ پرسدی کے لیے
او
ان زندگیوں کے لیے جو اس کے ہونے سے تھوڑی بہتر ہو جائے
اور اس رات ندی کے کنارے دونوں نے سمجھی کہ امر ہونے کا مطلب نام کا زندہ رہنا نہیں ہوتا امر ہونے کا مطلب ہوتا ہے اپنی انسانیت کی دوری کی زندگی میں اتنا گہرا چھوڑ جانا کہ وہ آگے بیٹھ ارے چاہے تم خود کا کے جا چکے ہو حک پت ہے مجھے ماما بلا رہی ہے
ہوں
میر نے ب مجھے ما بولا نہیںی ہے
کیا بول رہے ہیں
بول رہی ہے کیا جب کھانا کھؤ لیکن نہیں کھاؤں گ کیونکہ ہم ماسی ہے اندر نا وہ بری ہوگی اس کے پاس بیٹھ
ابھی کھاؤ گی پھر
مجھے وہاں پہ بولا تھا کہ کیا بولتے ہیں میں کھا دتے نا پیسے جلد ہی کھانا
ہوں ہوں
اب ان جب سے ماموں کی ڈیتھ ہوئی تب سے مت کھایا مت کیا بھی ڈائٹ اسی لیے
اب کیا کرنا ہے اب اندر جانا ہے
ہاں اب میں کچھ ٹائم اور سے آ تھ نا ما سی بھی
کوئی بات نہیں ہم نے دن میں بھی
نہیں نا اب آج کا دن ہو گیا ایسے بھی ایسے بھی
اور کیا نہیں میں لوں گی شام کو ہی اب کام کچھ نہ کچھ کر کے
ٹھیک ہے
ہ اور کیا
ا
اور بتاؤ آپ آج کیا بنایا ہے کھانے میں
ہم نے بنایا ہے
او ج
ہ ھ شاا
اچھا چھل پوئی بات نہیں ٹھیک ہے
ہوں ہو پ تو بکی چلو فکار کرتے ہیں
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
اوکے اللہ حافظ